وورحمتۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریت سے ہیں
الحمد للہ جناب آپ بتائیں کیسے ہیں
بس الحمد للہ میں خیریت سے ہوں آج ہی میں اپنے گھر سے دلی آیا ہوا تھا
ماشاء اللہ تو وہ دلی پہ آپ ہیں تو ماشاء اللہ وہاں پہ بہت جنتر منتر گئے تھے کیا آپ
دس چلہ سے حاصل کرنے والے طلباؤوں نے دیش میں ایک جو مہم چلائی ہے کہ جن لوگوں نے بچوں کے زندگی اور ان کے بھوشیہ کے ساتھ نافرمانیاں کی ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں تو آپ کو بھی کچھ جانکاری ہے اس کے بارے میں
جی جی ماشاء اللہ ہمیں بھی سوشل میڈیا کے اکارڈنگ سے مجھے بھی پتا چلا ہے
جی
کہ جو بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جنتر منتر پہ جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے اپ کم سے کم اپنے حق کے لیے لڑ تو رہے ہیں آج کا دیکھیے آج کا ایسا معاشرہ ہو چکا ہے کہ دیکھ لیجیے پیپر لیگ وغیرہ بچے تھی کمپٹیشن محنت کرتے تھی تیاری کرتے ہیں لیکن آج کل دیکھیے وہ ان کی محنت سفل نہیں ہو پاتی ہے
جی
اپ کی اواز اٹک رہی ہے بھائی جان
آ ہے باب آج آپ کو
جی جی آ رہے
ہاں تو یہی کہہ رہا تھا میں آپ سے کہ طلبا جو ہوتے ہیں علم کو حاصل کرتے ہیں اور جب وہ علم حاصل کر کے اس کی امتحان دیتے ہیں اور جب امتحان کا جو پیپر ہوتا ہے وہ اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو ان کے ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے
بے شک ب شک
تو انہیں بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اسی کے لیے یہ جو احتجاج چل رہا ہے جدوجہد چل رہی ہے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو
بے شک بے شک بھائی جان اور اللہ سےید دعا کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائےیں اس اسٹوڈنٹ جنے لوگ جتنے بھی اسٹوڈینٹ بیٹھے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ کامیابی ان کو حاصل ہو جائے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ویسے ہمارے دیس کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب انہوں نے بھی ابھی آج جو اس احتجاج کے مین ہے حکمراں جیسے کہ ایک اسٹوڈینٹ ہے اور ایک جو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے آج بات کی ہے انہوں نے تو ان شاء اللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور جو بچے جس چیز کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں انشاء اللہ انہیں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہوگی
بے شک بے شک
ہی
اللہ انہیں کامیاب کرے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کو اللہ پاک قائم کرے
ب شک
اور دیکھیے کیا ہے بھائی جان آج دیکھیے جب بچے پڑھ رہے علم حاصل کر رہے ہیں اور جب اس علم کو حاصل کرنے میں اتنی کٹھنائی بھی ہوتی ہے ماشاء اللہ محنت بھی اتنے کرتے ہیں بچے لیکن جب کچھ نیتاؤں کے کن اگر وہ علم ہم کو نہ ملے تو اپنے ہات کے لیے بولنا ہی چاہیے اور لڑنا بھی چاہیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے جو باتیں آپ نے کی اتنی شدت سے وہ محنت کر کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور جب وہ امتحان میں سفل ہونے کی تحلیز پہ آتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے کہ ہم نے جو امتحان دیا ہے وہ پہلے سے ہی لوگوں کو اس کے ایگزام کے پیپر مل چکے تھے تو وہ بڑے ہی مایوس ہوئے اور اسی لیے اس بار انہوں نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اپنے حق کے لیے اب لڑیں گے اور سارے لڑ بھی رہیں گے ان شاء اللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے
انشاء اللہ اللہ چاہیں گے تہیں کامیابی حاصل فتح ہوگی انہیں کامیابی حاصل ملے گی ہی ملے گی کیونکہ ا انسان کہتا ہے نا کہ مطلب ا محنت کرنے والی کبھی ہار نہیں ہوتی
بالکل
بے شک لیکن یہ ہے کہ بھائی ہم دیک یہ آج کی ڈیٹ میں معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ بھائی ان مطلب جو بچے وہاں پہ ہیں تو ان بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب ان کا پروٹیسٹ نہ کر کے ان کی مطلب مطلب غلطں نکالنا ہے
نہیں لیکن اگر آپ اس میں غور فرمائیں گے تو میں اس میں شامل ہوا تھا تین دن پہلے تو میں نے دیکھا وہاں پہ ہر آدمی جو اس اتحاد میں شامل ہوا ہے وہ اپنے مذہب سے بڑھ کے نہ وہ اپنے آپ کو ہندو سمجھ رہا ہے نہ مسلمان سمجھ رہا ہے نہ سکھ سمجھ رہا ہے نہ عیسائی میں نے وہاں دیکھا یہ مسلم نماز پڑھ رہا تھا ہندو پوجا کر رہا تھا سکھ اپنے واح گرو سے مانگ رہا تھا عیسائی اپنے عیسا مسیح سے مانگ رہا تھا اور سارے مذہب کو ہٹا کے ہم اپنے ایک وطن کی کامیابی کے لیے وہاں پہ سب مل کر شامل ہوئے تھے اگر آپ بھی اگر یہ جو ابھی آج ہمارے میڈیا کے مطلب جو ذریات ہیں ان سے جو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ لوگ یہاں پہ م مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے اور اپنے مذہب سے اوپر اٹھ کے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتے
ب شک ب شک ماشاء اللہ جب سب کوئی ایک ہو جاتے ہیں تو اپنا وطن اور اپنا ہندوستان ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سب دیکھ کر کہ مطلب ہم سب ایک ہیں اور کچھ حکمران کی وجہ سے ہمیں الگ الگ بانٹا جا رہا ہے
اصل میں ہمارے جو ن میں جو یہ کہنا چاہیے چناؤ کی جو مطلب پرکریا ہے اس میں کیا ہے کوئی بھی انسان جو اس پد کے لیے صحیح ہو یا نہ ہو وہ کس آسانی سے جیت جاتا ہے اگر ہمارے دیش میں بھی ایسا ہو کہ پی کا الیکشن ہو یا لوکل الیکشن ہو اس کو اس میں شامل ہونے کے لیے اس میں جو کم سے کم پڑھا لکھا ہوا آدمی یعنی گریجویٹ ہو علم کو حاصل کیا ہوا آدمی ہو اگر وہ اس میں لڑے تو وہ اپنی چیزوں کو سمجھے گا اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا وہ اپنی ترقی نہیں کرے گا ملک کی ترقی کرے گا
دیشت دیشک لیکن آج کے سسٹم میں دیکھیے پڑھے لکھے بہت کم ہی ملیں گے آپ کو
جی ہاں جی ہاں آپ
ہے نا لیکن جب اپ اپنا دیس کسی ایک بنا پڑھے لکھے ہاتھ میں آ جائے تو کیسا اپنا دیش چلے گا
نہیں نہیں اس کے لیے ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ صحیح ہوگی چیزیں اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا تو اس میں اس کو مکمل کامیابی حاصل ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے محنت کریں اور اس میں کامیابی نہ حاصل ہو محنت سے سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے
بے شک بے شک لیکن دیکھیے کیا ہے نا کہ آج کل سوشل میڈیا کے مادھیم سے انسان کو بہت جانکاری مل جاتی ہے اللہ پاک کا شکر ہے ہمیں موبائل کا یوز ایک اچھے طریقے سے بھی کرنا چاہے اور ایک نا نا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں
بالکل ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں صحیح فرما
اور ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے لیکن موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان بہت کچھ تعلیمات حاصل کر لیتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور جی جی
بتائیں بتائیں
اور تو آج اس کے ذریعے سے انسان کچھ بھی اگر اس سے نہ بن رہا ہو آج کے ڈیٹ میں دیکھ لیجیے پڑھائی لکھائی ہوگیا اگر باہر نہیں جا سکتا تو اس موبائل کے ذریعے سے تعلیمات حاصل کر لیتا تا ہے اور ادر وائز کسی کنٹ کی بغیر اس میپ کے ذریعے سے اس جگہ انسان پہنچ جاتا ہے
بالکل صحیح فرمایا اگر آپ کو اس معاملے میں جانکاری ہو اگر آپ کے جو آپ کے رشتے دار اگر اس بار حج کے پروگرام میں حصہ لینے سعودی عرب گئے تھے تو ہمارے دیس کے جو مطلب کہنا چاہیے جو جماعت ہے انہوں نے انہیں ایک ایسا مطلب ڈیوائس پرووائڈ کرایا تھا جس سے کہ وہ کہیں اگر گھومتے ہیں تو اس کے مادھیم سے وہ اپنے گھر واپس آ سکتے تھے تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اگر چیزوں کا صحیح استعمال ہو تو ان شاء اللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا پڑے گا اور گھروں سے نکلنا پڑے گا اور بتائیں آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
ماشاء اللہ آج ہمارے یہاں کا موسم بہت ہی بہت ہی اچھا تھا اور ماشاء اللہ اللہ پاک کی رحم رحمت آج برشی اور آج کا موسم مطلب جو شدید گرمی تھی آج موسم پہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی مطلب ٹھنڈی ہوا ہے اللہ پاک کے رحمو کرم سے ٹھنڈی ڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اور بہت مطلب ام کہا جائے کہ بہت ہی لاجواب اچھا لگ رہا ہے اللہ پاک کے رحمو کرم سے
بالکل صحیح فرمایا ہمارے یہاں بھی آج جو ہے شدت کی گرمی سے بڑی ہی راحت محسوس ہوئی ہے اور ہمارے جسم میں ایسا لگا کہ بڑی ہی تر و تازہ آ گئی ہو واپسی کیونکہ جو جتنی شدت سے بارش ہوئی الحمد للہ پھر بارش کے بعد ہلکی بھینگی بھیگی ہوائیں چلتی تھیں اور خوشنما ہو گیا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت صحیح کہا آپ نے بھائی جان اور آپ آج کہیں گئے نہیں اور کہیں کسی اور اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے
نہیں نہیں میں اصل میں آج پورا دن اس چیز کو لے کے مطمئن تھا کہ آج جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں گرمی سے نجات فرمائی اور بہت ہی اچھا موسم ملا اس لیے میں آج اپنے بچوں کے جہاں وہ علم حاصل کرتے ہیں اس ادارے میں گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے بچوں کےہ جو مطلب ا پڑھانے والے علماء تھے ان سے رابطہ قائم کیا اور انہیں یہ بتایا کہ وہ ہمارے بچوں کو صحیح طریقے سے علم کو دیں اور اگر ہمارے بچے علم حاصل کرنے میں کچھ کمی کر رہے ہوں تو اس کی ہمیں وہ باتیں بتیں تو جس سے کہ ہم ان شاء اللہ ان پہ اور محنت کر سکیں
ماشاء اللہ کیا بات ہے مھ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم سب ایک اور نیک رہے
جی جی جی بالکل صحیح کہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
اللہ حافظ
اللہ حافظ